ہ جی سلام ولیکم
سمسرامپا سب کھائی ج سے
آپ بتا رہے ہیں آپ پ سبتےت کو
ہاں سب خیریت سے ہے آپ بتائیے اور کیا ہو رہا ہے
یہ اب موسم تھوڑا اچھا ہوا ہے گھومنے جانا سوچ رہے ہیں کہ گھومنے جائےیں
بانلہ صی ہےپا مشروف رہیے گھومنے میں بچوں کے ساتھ
ہاں جی بس بڑیا آپ
بسملہ کی تیاری ہو رہی ہے آپا یہاں پہ تو موسم کا مزاج ایک دم گرم ہو رہا ہے نا گھومنا تو کچھ ہو نہیں پاتا
جی جی آپ بتائیے اور کیا بنا رہے آج آپ کھانے میں
بس لذیذ بنا رہے ہیں تھوڑا
ہ
آپ بتائیے
بہت بڑھیا یادیبھی آپ کو کال کر رہی تھی پر ن پتا نہیں کچھ ایشو آ رہا تھا میں نےا شاید میرے ہی فون میں ایشو آ رہا ہے بٹ آپ کال آنے ریسیو ہو چکی ہے
چلیے کوئی نہیں آپ ہو جائے تو کبھی کبھی نیٹ ورک ایشو آج کل کیا کہتے ہیں ویدر بھی چینج ہو جاتا ہے موسم کا مزاج کبھی بھی چینج ہو جاتا ہے
جی جی جال
ہاں میں تو میں تو یہی دعا کروں گی میری دعا مک مکمل ہو جائے یہاں پہ موسم ٹھنڈا ہو جائے
د سر تمین کیا پت تھوڑی کیا ہے
ہاں جی ہاں مین ایسا ہی ہو رہا ہے یہاں پ
جی جی ہمارے یہاں پہ بھی نہیں اب موسم ٹھیک ہو گیا دوپہر میں بہت زیادہ گرمی کا قہر تھا پر اب اچھا ہو گیا ہے موسم گھومنے والا ہو چکا ہے
خدا کے رحمت
کام نہیں ہے تو بندہ کوئی دور گھومنے کا ہے
میری بھی دعا قبول ہو جائے مکمل ہو جائے یہاں پہ بھی جو ہے موسم کا مزاج بدل جائے
ج آ
اور فرمائی آ کہاں گھومنے کا رک کرایا آپنے کہاں رخ ہو رہا ہے آپ کا گھومنے کا
ایک نہیں یہ چھوٹی بیٹی ہے نا وہ تنگ کر رہی ہے کہ مجھے باہر لے کر جاؤ تو بس گھر کے پاس ہی لے جائیں گے گھما پھرا کر لے آئیں گے گھر پر ہی
ہاں جی جی بچوں کے لیے تو یہی ہے کہ جو ہے ہمارے والد صاحب نے ہمارے لیے کیا تو ہمارا بھی وہو بنتا ہے ہم بھی اپنے بچوں کے خاطر کریں
جی اب میں اس سے بول رہی ہوں کہ کچھ کھا لے کھا لے ت سن سے آئی آک سوگی اب میں اس کو بول رہی ہی دھیان نہیں د رہی ہے اپنا کھیلنے میں مست ہے
ہ مصروف ہو جاتے ہیں بچے تو کھیلنے میں
جی
اور بتائیے آپ اور فرمائیے
آپ کو بنانے کا سوچ رہے ہیں اب دیکھتے ہیں کیا بنے گا ہمارا بنانے کھے کا بہت زیادہ سم ج رہا ہے
د دیری سے بسم اللہ کرتے ہیں کیا آپ
ہے ہماری جو امی ہے نا وہ تھوڑی ایزی کہ کم سے کم ستر سال کی ہے
ہ سبانلہ
جی جی وہ کچھ زیادہ نہیں کھاتی ہیں ہمیں ان کو دیکھ کر کھانا بنانا پڑتا ہے کہ وہ کیا کھائیں گی
جی جی جی جی بہت خوب ہے بہت خوب ہے کی جو ہے امی ہے یہ جو ہے ان کی عمر ہے عمر کا بھی تھوڑا دھیان رکھنا چاہیے
ج بالکل تو پھر ان کو دیکھ کے بھی بنانا پڑتا ہے کھانا پاپا کو بھی اور امی کو بھی ابو کو دونوں کو دیکھ کے بنانا پڑتا ہے
جی اور موسم کا بھی تو یہی ہے نا ہ کبھی بھی ٹھنڈا کبھی بھی گرم اب ہم تو جو ہے بس دعا ہے اللہ رحم کرے ادھر بھی موسم ٹھنڈا کر دے ہمیں بھی رونق ف فر بائے
بالکل بالکل امین کیا پت ہو جائے
ہاں جی ہاں جی
اپتن
اور فرمائیے بچے کیا کر رہے ہے بچے کو بچے کو جو ہے موسم کے حساب سے رکھنا ہوتا ہے
بالکل بالکل صبح میں اتنی گرمی ہوتی ہے بچے نہانے سے سے باہر نہیں نکلتے ہیں وہ نہانے والا ب نہیں دیتے ہیں اس میں آرام سے بیٹھ کے نہاتے ہیں
جی
می اتنی جلد بازی ہوتی ہے کیونکہ گیارہ بجے کا ٹیوشن ہے صبح کا ناشتہ بھی ہوتا ہوتا پھر ابو نے تو دکان وغیرہ کھولنی ہوتی ہے پھر امی کی دوائیں وغیرہ کٹائ ہوتا ہے
جی جی سیفر محول
چھوڑنے بھی جانا ہوتا ہے
فرصت نہیں ہو پاتی نا آپ
بس بس گیارہ بجے تو یہی رہتا ہے میرا کہ اس کو چھوڑنا ہے اس کو کھانا دینا ہے وہ بنانا ہے دوپہر میں کیا بنانا ہے
ا بچوں کو کیا کہتے ہیں نا مطلب بچوں کے ساتھ بھی مصروف رہنا پڑتا ہے موسم کے مزاج کو دیکھتے ہوئے بچوں کو بھی دھیان رکھنا پڑتا ہے
بس ج بس یہی کام سارا دن کا کام رہ تھ ہے ہی ہم
جی اور اس میں کیا کہتے ہیں م گرم مزاج ہے پر یہاں پہ بہت اچھی چیز ہوئی ہے ابھی کل ہی نکل پڑا گیا ہے یہاں پہ
آلہ موش
کیا خوبصورت جڑی ہے ماشاء اللہ
ہ ہ نکھا اچھے رہتے ہیں بٹ پت ہے کیا گرمی میں میک اپ خراب ہو جاتا ہے اور کچھ نہیں
جی جی
تو موسم پسند ہے
سبھی کو کیا کہتے ہیں ٹھنڈا ہی موسم اچھا لگتا ہے آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ ج موسم کے مزاج کو دیکھتے ہوئے یہاں سے لوگ باہر جاتے ہیں تھوڑا سا گھومنے تھوڑا لطف لطف اٹھانے جاتے ہیں
ہوں ج برسات کا موسم اچھا تھا برسات میں نہانا بارش میں گھومنا
بس کیا کہتے ہیں بارش بارش تو اچھی لگتی ہے بٹ کیا کہتے ہیں یہ کہ ہم لوگوں کے لیے ہم لوگوں کے لیے صحیح ہے باہر جو ٹھیلے لگاتے ہیں جن کا کاروباری سے چلتا ہے ہے نا ان کے لیے ایسا نفع نقصان ہوگا توم پڑتا ہے
وہ دادا بھی سارے وہ بھی کرتے ہی ہیں کچھ نہ کچھ
کرے سب پہ یہ ہمر پررسائے سب پہ
ہ ہاں ہاں
اچ نماز ہو رہی ہے
آ رہی ہےواز شام کی نماز ہو رہی ہے آپ کے گھر کے پاس میریا منگت
ہاں جی ہاں جی
وہگ آواز میں شاید نماز کی آ رہی ہے
ہاں جی ہاں جی نماز کے آ گ
اچ بات ہے اپنے گھر کے پاس ہے م آپ کے شوہر اور بچوں کو زیادہ دور جانا نہیں پڑتا ہوگا نماز پڑھنے کے لیے
ہاں جی
م پ
اور فرمائیے آپ کیا لذیذ بنا رہے ہیں آج
پتا ہی نہیں ہے ابھی سوچا جا رہا ہے کیا بنا ہے روز کھانا کھا کا کے تنگ آتا چکے ہیں دالیں کا کھا کے سبزی کھا کا کے
قسم کے مزاج سے کچھ اچھا بھی تو نہیں لگتا وہاں پر کچھ بنانے میں
بس بس یہی بات ہے کچھ بنانے کا من نہیں کرتا ہاں اور کھانے میں تو بالکل
ہاں اور آلو ایس سے ایسے مزا موسم کے جو مزاج ہیں اس کے اتنی گرمی کا مزاج ہو رہا موسم کا اسس میں آلو تو بالکل بھی نہیں کھانا
اور ہر سبزی خلو آپ کتنا آلو کو روک لو گے ہر سبزی میں آلو پڑتا ہر سبزی مل
اور کیا کہتے ہیں بچے کتنا جو ہے آلو کو پسند
ب بچے چل ہی پسند کرتے ہیں آلو دے دو آلو
میرے تو شوہر بھی آلو ہی زیادہ کھدا
نہیں ہمارے یہاں آلو میں ہی کھاتی ہوں بس اور میری بیٹی کھاتی ہے
اسی پسند ہے
جی ہم امی کو دیتے نہیں ہیں نا شوگر وغیرہ ہے تو ان کو بالکل منع ہے پھر شوہر بھی کم کھاتے ہیں آپ لو میں ابو بھی کم کات ہم ماں بیٹی کھا لیتے ہیں آلو
ہ یہی ہے کہ موسم کا مزاج گرم ہوتا ہے تو سربت ربت پیتے رہتے ہیں اس سے جو ہے اپنا صحت بھی تندرست رہتی ہے
جی جی
جی اور آپ اپنے بچی کو تعمیل دیا کرو کہ بھائی موسم کے حساب سے ہی اپنا دھیان رکھو اس کا دھیان رکھو
آپ تو اس کی بات ہی مت کری اتنی شیتان ہے نا اس اس میں ابھی ابھی دوپہر میں آئے تھے نیچے سامان دینے والے کھلونے وغیرہ والے یہاں بہت کماتے ہیں ہمارے سائڈ اچھا تو دکان سے ہی خرید کے ہیں تو پہلی باری اس دیکھ لییا کہ وہ سامان دینے آئے کھلونے وغیرہ لے کر وہیں پر اس نے کھلونا لیا اور گھر آتے اس نے کھلونا کو ایسی جو جڑ ریڑ ماری ہے نا ج س میں کی حدنی ہے وہ
اب بچہ ہے بچہ ہے اب بچے ب ت نفع نقصان بھی دیکھنے پڑتا ہیں لیکن بچے سے زیادہ تو کچھ نہیں اور بچے جو ہے بنا کہیں جائیں اور بنا کھلونے بغیر آ جائیں
تو وہ تو بات صحی ہے نا آج کل آپ کو پتا ہے نا سو سے کم کا کوئی کھلونا بھی نہیں ہے ب اچھے ہاتھ بھی سوستے اوپر کی چیز پر رکھتے ہیں
ہاں محبت ہو جاتی ہے بچوں کو تو اپنے کھلونوں سے جی چلو یہ کہ اپنا رحمت کرے ا اپنا خدا جو ہے رام کرے بچے کیا کہتے ہیں اچھے سے تعمل ملے اچھے سے ر
ب کوئی گن کو
اللہ
چلیے ٹھیک ہے میں آپ کو کرتی ہوں پھر کال
جی خدا حافظ
پ پ ما